ہائے السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی ٹھیک ہو
شکر الحمد للہ آپ سنائییں کیا حال ہے
جی بس ٹھیک بھائی موسم کیسا ہے ا گگر میں سب ٹھیک ہو
اچ سب ٹھیک ہے الحمد للہ آپ سنا آپ کے گھر میں صحیح س صحیح سلامت سب ٹھیک ہے اچھا سر
جی بھائی الحمد للہ جی بھائی موسم کیسا ہے
موسم صحیح ہے ابھی ٹھنڈی پڑ رہی ہے تھوڑی سی بارش بھی گر رہی ہے
ٹھیک بھائی
ہ ہ آپ کے یہاں کیسا موسم ہے بھائی
جی بھائی اچھا موسم ہے ہوائی چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی
اچ گرمی تو نہیں ہے گرمی زیادہ تو نہیں پڑ گی
بھائی نہیں گرمی اتنی نہیں ہے
اچھا جی چلو جی اور باقی سب ٹھیک پڑھائی وڑھائی صحیح سے ہو رہی ہے
جی بھائی الحمد للہ
اکے جی اوکے جی ٹھ ہے ٹھیک ہے اور سنائیے کیا مصروفیات ہے آپ کی
جی بھائی کیا کہنا چاہتے ہو آپ اس سوشل میڈیا کے بارے میں
سوشل میڈیا کے بارے میں بس یہی کہنا چلا ہوں کہ کچھ کچھ چیزوں میں تو سوشل میڈیا بہت ہی اچھی چیزیں ہیں اچھے چیز ہیں جیسے کہ پڑھائی فری ہوگئی جس جو چیزیں دس سال پہلے پڑھائی مفت میں نہیں ہوتی اب انسان گھر میں بیٹھ کے سب کچھ پڑھ لیتا ہے کہ نہیں ہاں ہاں تو ایک اس کی بہت سی یہ بھی ہے خامیاں بھی ہیں جیسے کہ چھوٹے بچوں چھوٹے بچوں کو جلدی ہو فون دیا جاتا ہے جس وجہ سے ان کی تربیعت صحیح سے نہیں ہوتی
جی بھائی بالکل بلو فون چھوٹے بچے آج کل کے دیکھو آپ چھوٹے بچے فون غلط یوز کرتے ہیں نا بھائی
جی
جی
جی اس لیے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ
جی
اس میں ایک ماں باپ کا جو ہاتھ ہے وہ بہت ہی اہم ہے سوشل موبائلس کے جو ہے نا ہے موبائل چنگو کب د ایج میں د کوئی ایج کوئی ایج گیپ ایج رکھنی ہوتی کیپ رکھنی ہوتی ہے ایج میں کہ کون سی کون سی ایج ایسی ہے کہ ہم بچوں کو یو نو فون کا س دی پائے وس تو چلتی ہے وہ چھوٹے بچے تو آج اس کے بعد آپ تو کھانا بھی نہیں کھاتے گیمز یا پمس ومس وغیرہ پر وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جو پورا ایکسیس دینا وہ کوھ کسی ایج کے بعد دنا ہوتا ہے آپ کا کیا خیال ہے اس میں
جی بھائی فون تو یہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا یہ تو اچھا چیز ہے آج کل اس پر پر آج کل کے بچے پڑھائی کرتے اس پہ بہت اچھا ہے اور آن لائن کام سب کچھ اسی پ ہوتا ہے فارام وام فل کرنے اسی پہ ہوتا ہے سب کچھ ہے نا بھائی
بالکل بالکل س
ریلیٹیوس کے ساتھ بات کر سکتے فرینڈس کے ساتھ بات کر سکتے پرانے زمانے میں چٹھیاں بھیجنی پڑتی
بالکل بالکل بالکل صحیح بات ب آسانیاں تو ہوگی ہے اس سے
جی بھائی اگر کسی جگہ کچھ ہو تو تھا پرانے زمانے میں تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا اگر کچھ ہو جائے گا تو آج آپ تو دیکھتے ہو نیوز پر آتا ہے دو منٹ کے بعد یہ ہے نا بھائی
جی جی بالکل بالکل پر میرے کو لگتا ہے کہ ٹیکنالوجیاں جتنی بڑھ گئی جتنی سہولیات انسان کی زیادہ بڑھ گئی اتنا انسان صحت کے صحت کے مطابق بھی پیچھے چلتا جا رہا ہے اور جو وہ ذہنییات کی صلاحیت جو اس کو تھی اس کے مطابق بھی ان کا پورا استعمال نہیں کر پا رہا کیونکہ آج چ آپ آپ دیکھو کہ اے آئی کتنا آ گیا ہے کو انسان انسان اگر کوپریٹ میں کام کرتا ہے تو اسی سے زیادہ پرسینٹ کام تو ا آ ہی کر دیتا ہے تو انسان اتنا ڈپینڈنٹ اے آئی پہ ہو گیا ہے ٹیکنالوجی پہ ہو گیا کہ انسان اپنی جو جو انسان کی صلاحیت تھی ان کو بھول گئے
اے آئی سب کچھ کرتا ہے ہے نا بھائی
ہے نا صحی بات ہے یہ یہ تو ہے بہت ہی بہت ہی اچھی چیز ہے بہت ہی سہولت ہو گئی ہے جو جس جس کام کے لیے انسان دس بندے لگتے تھے اس اس کام کے لیے ایک بندہ کافی ہے پر پر جو انسان کی جو جو صلاحیتی دماغ کے سوچنے کی ایک کمپرنس کرنے کی وہ وہ انسان کو بہت کم ہو گئی مجھے لگتا ہے
جی بھائی بالکل
ایک کہ نہیں
اس سے تو فائدے بھی بہت ہے اور غلط یوز بھی ہمیں لوگ کا تو ہیں نا بھائی چھوٹو بچوں وہ فون لیتے وہ غلط یوز کرتے الگ روموں میں بیٹھتے ہیں غلط یوز کرتے فون کا ہے نا بھائی
بالکل بالکل اس اس کے لیے تو میں ذمہ دار تو چھوٹا بچہ ہے اس کو کیا پتا کون سی چیز کا اس کے لیے تو ذمہ دار ماں باپ ہی ہوتے جس کو مجھے لگتا ہے کہ اپنے ب بچے یا بچی جو ہے ان کو ان کی نظر گزر رکھنی پڑے گی چاہے وہ اپنے کمرے میں ہو یا اپنے ساتھ بیٹھے ہو اگر وہ اپریک اپ نے ہمیں تو کچھ ایسے رولز بناؤں کہ ا جو اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کے ساتھ کی دروازہ بند نہیں رکھا نہ ان کی ایسی نظر وذر اتنا بھی نظر گزر نہیں رکھنا کہ ان کو لگے کہ ہمارے سل پر ہی بیٹھے ہیں پر
جی بائی صفائی کے بار ے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو آج کل کے لوگ دیکھو اب یہ کوڑا کچرا گھر سے نک کل ت کسی سڑک پر پھینکتے ہیں یا کسی ندی میں پھینکتے ہیں جو ہم پانی پیتے ہے اس میں پھینکتے پھر وہی پانی ہم پیتے ہیں بیماریاں بڑھتی ہے اور جو کوڑا کچرا ہم سڑک پر ڈالتے اس کی سمیل کی وجہ سے ہم بیمار پڑھتے ہیں آج تو آپ دیکھتے ہو ہو ہاسپٹل میں کتنی بھیڑ ہے ہے نا بھائی ریزن یہی ہے کہ کہ ہم غلط کام کرتے ہیں نا بھائی
بالکل بالکل صفائی تو انسان کے کے لیے بہت ہی ضروری ہے ہمارے اسلام میں بھی
م نے
ہمارے اسلام میں بھی صفائی کو بہت ہی بہت ب ترجیح دی گئی ہے کہ صفائی جو جو شخص صاف نہ ہو صفائی نہ ہو پارک نہ ہو
جی بھائی اس پر تو ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ گورنمنٹ نے تو ڈسٹ بین بنائے ہے اسی میں پھینکنا ہے پڑا کچرا جو گھر سے نکلتا ہے وہ پھر اس پر کچھ کیمیکل ڈالتے ختم کرتے اس اور ہمیں کام کرنا چاہیے پلاسٹک کو کم یوز کرنا چاہیے ہے نا بھائی کیونکہ پلاسٹک سے زیادہ بیماریاں بڑھتی ہے آج تو آپ دیکھتے ہی ہو ہاسپٹلوں میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے ریز رن یہ ہے کہ ہم صفائی نہیں رکھتے ہیں نا
جی بالکل بالکل صحیح بات کہ آپ نے صفائی کا تو بہت ہی اہم اہم رول ہے ہماری زندگی میں اگر انسان کی گھر میں صفائی نہ ہو یا انسان کیا ہائجین سے ہی نہیں ہو تو کتنی ہی بیماریاںتا
اور تو آ آج کل دیکھتے ہی ہو آپ آھے لوگ پیڑ کاٹتے ہیں ہیں نا بھائی
ہ جی جی جی اس کی وجہ سے تو زیادہ ہی گلوبل وارمنگ ہوگئی آپ ابھی دیکھو گے کتنی ہی گرمی بڑھ گئی ہے کہ نہیں
ہمیں تو ان کو بولنا چاہیے کہ یہ غلط کام ہے اگر ایک پیڑ کاٹیں گے اس کی جگہ وہاں پر دس پیڑ لگانے ہیں نا بھائی کیونکہ یہ تو غلط بات ہے ہم تو غلط
بالکل اور الیگل طریقے سے پیڑ کاٹنا کیا اگر پرمیشن ہو تو وہ بھی وہ بالکل بالکل آکسیجن کمی گلوبل وارمنگ ہو جاتی ہے جہاں پہ گرمی ہونی چاہیے وہاں پہ سردی ہو جاتی ہے جہاں پ
جی بھائی بالکل آج تو دیکھ ت فیکٹری بھی ان کا دھواں نکلتا ہے فیکٹری ز کا کسی جگہ آگ جلاتا ہے پلاسٹک پک جلاتے اس کا دھواں بیماریاں بڑھتی ہے کہ یہ ٹیا کسی سیب جگہ نہیں بناتے ہیں نا
ہاں ان کا تو ایک جگہ ہونا چاہیے انڈسٹریل ایریا ہونا چاہیے جہاں پہ ساریا فیکٹریاں ہونا جو جیسے ریزڈینشیل ایریاز میں ہر کسی جگہ فیکٹری دی فیکٹری بن جائے جی جی جی ری جہاں پہ بستی نہیں ہوگی جہاں پہ بستی ہوگی تو وہاں پہ تو ان کو پرمیشن بھی نہیں دینی چاہیے کہ بنانے کی فیکٹریاں بنانے کی چلانے کی ہے اس
جی بھائی اس پر تو ہمیں خاص خیال رکھناے ہے نا بھائی صفائی پر بھی اور انٹرنیٹ پہ بھی ہمیں اپنے بچوں کو فون نہیں دینا ہے
بالکل اور دیکھیے موسم موسم موسم کی کیا حالت ہوگئی اسی کی وجہ سے کتنی گرمی ہو رہی ہے جی سر ج ویسے آپ کا کون آپ کو کون سا پسند ہے گرمی پسند ہے یا سردی پسند ہے
جی گرمی بھی بہت اچھی چیز ہے ونٹر بھی اچھا چیز ہے
نہیں آپ کو اپنی پسند کون سی ہے جس میں آپ کو مزہ آتا ہے ا گھر میں رہنے میں یا اپنے گھر میں کوئی ٹی وی ٹی وی پہ اچھی چیزیں دیکھیں یا چل کرنے میں گھر میں کوئی کس میں مزہ آتا ہے موسم گرم
مزہ ہے گھومنے کو ونٹر میں کہاں جائیں گے ونٹر ٹر میں تو گر میں ہی ہوتے ہیں نا بھائی گرمی میں تو جاتے ہیں پہاڑوں پہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے کیمپنگ کے لیے
کیمپنگ کے لیے بالکل آپ
جی بھائی
کیمپگ کیمپنگ کرتے
جی بھائی ہم کیمپنگ کرتے جی
چلو جی اچھی بات ہے باہر نکلنا
جی بھائی یہ تو ضروری ہے کیونکہ فریش ہوا
ہاں ہاں آپنی د د کیاے یہ پورا اس سے انسان کا دماغ ریلیکس ہو جاتا تی ہے باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے اور
ہوتا ہے جب ایک ہی روم میں رہیں گے ہیں نا بھائی
کام کام سے بھی انسان انسان بہت ہی یہ ہو جاتا ہے جب فرسریڈ ہو جاتا ہے زیادہ تو باہر ن چل کے انسان کا تھوڑا وہ دماغ سے نا فریش فریش مائنڈ ہو جاتا نہیں
جی بھائی
جی جی جی جی اور سدیوں کا بھی تو الگ ہی مزہ ہے کہ انسان اگر سردیوں میں ہرقیوں میں انسان اگر انسان کپڑے زیادہ ہی پہننے ہوتے پر انسان جو جو برف باری یا ٹھنڈ ہوتی کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھتا ہے ماں باپ کے ساتھ وقت بتاتا ہے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ
اتی مزہ ہے
ہ اپنا اپنی اپنی اپنی مرضی لگتا ہے اپنی اپنی ا مزہ بھی ہے اور اپنے اپنے نقصانات بھی ہے جیسے کہ یہ بارش وہ بارش جب گرتی ہے کتنا ہی مزہ آتا ہے مگر اگر زیادہ بارش گ ت تو کائے خطرہ ہو جاتا ہے سیلاب کا یا گڈے گڈے ہونے کا ہے کہ نہیں
جی جی بھائی شکریہ کال کرنے کے لیے پھر ملیں گے کبھی اللہ حاف
آپ سے بھی بہت بہات ادر گ بہت اچھا لگا شکریہ اللہ حافظ